ہیلو ہاں السلام علیکم بھائی
وعلیکم السلام کیا حال ہے بڑے بھائی
بڑھیا بھائی آپ بتائیے
الحمد للہ اور بتایا جائے کھانا پینا ہو گیا
جی جی سب تو ہو گیا آپ کی دا آپ کی دعا سے کھانا پینا چل رہا ہے ہمارے یہاں
اچھا آپ مذاق بہت اچھے کر لیتے ہو بڑے بھائی
نہیں میں جو سچ بات ہے اس پہ تو تعلیم تو کرنا چاہیے انسان کو
ہن یہ بات تو ہے
ا
اور بتائیے کیا ہو رہا ہے کیسی چل رہی ہے آپ کی لائف
ہاں لائف تو بڑھیا ہے بھائی اپنی بتائیں آپ
میری بھی الحمد للہ آپ لوگوں کی دعا ہے تو ابھی ٹھیک ہی ٹھاک چل رہی ہے اور اللہ کا کرم ہے
اچھا اور بتائیے آ آپ نے آج کرکٹ کھیلا
آج گیا تو تھا لیکن کھیلا نہیں میں من نہیں تھا آج کھیلنے کا
اچھا کوئی بول رہا تھا کہ آپ نے شاید چار پانچ چھکے مارے ہیں ایسے کچھ
ہاں وہ کل مارے تھا نا چار پانچ چھکے نہیں کم سے کم دس بارہ چھکا مارے تھا مارا تھا دس اوور کا میچ تھا
اچھا ہاں تبھی سوچے کہ ایسے بھائی چار پانچ چھکا کیسے ماریں گے بھائی
ہمم وہی تو اکیلے ہاتھ ہی سو پچیس میں مارا تھا اکیلے
اچھا
پچیس بولوے پچیس بول میں
اچھا مطلب میں سمجھ میں سمجھ گئے آپ کیسے مار رہے ہو اچھا تو آپ
اور ویب سیریز دیکھ رہے ہو جو نیا آیا ہے ابھی تین ہی ایپیسوڈ تو آیا ہے اس کا کیسا لگا رات کو
آپ پہلا ایپیسوڈ سولہ منٹ کا تھا بھیا وہ تو دیکھ لیے دوسرا ایپیسوڈ چوبیس منٹ کا تھا کچھ سیکنڈ تھا وہ بھی دیکھ لیے ہے پھر ایک اور نیا
سر ہیلو بڑے بھائی
یس سر یس سر
آواز جا رہی ہے بڑے بھائی
جی آواز تو آ رہی ہے سر آپ کی جی سر آواز آ رہی ہے سر آپ کی
ارے بہت
ہیلو
آج مطلب بہت مزہ آیا آج آپ لوگ کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ چلیے کوئی تو ہے میرے باد سنبھالے گا ٹیم کو
یا یا یا سو اور بتائیے لائک آپ نے تھرڈ اپیسوڈ دیکھ لیا جو تھرڈ اپیسوڈ آج ریلیز ہوئی ہے کل رات
تھرڈ ایپسڈ ہاں اج آج ہی صبح ہی میں نے دیکھا
اچھا اس میں اس میں کچھ نیو تھا نا تھوڑا بہت
کیا
اس میں تھوڑا بہت نیو تھا آئی تھنک
ہاں ہاں تھوڑا نیو تھا مطلب ارے تو رومانچ تو رہے گا نا
یا رومانچ تو آتے رہتا ہے ہر ایک اپپیسوڈ میں الگ الگ اپپیسوڈ میں
ہاں جی ہاں جی
اور بتائیے آپ نے آج وہ کیا کیا بولتے ہیں چکن کھایا آج آپ نے
نہیں آج تو نہیں کھایا وہ زمعہ کے دن بنا تھا تو جمعہ کے دن کھایا تھا اور سنڈے کے دن کھایا تھا آج نہیں کھایا میں نے
اچھا اور آج انڈیا کا میچ بھی چل رہا تھا آپ نے دیکھا
ہاں ہاں ارے انڈیا اچھا کر رہا ہے
ہوں انڈیا اچھا کر لیتا ہے کبھی کبھی
اور ٹی ٹوینٹی میں تو یہ لوگ بڑ ہو گیا تھا اور بڑے بھائی کچھ کچھ نیوز ہے تو بتائیے بڑے بھائی بیک گراؤنڈ آواز کیوں آ رہا بڑے بھائی
جی ارے بڑے بھائی وہ کچھ گئے تھے ہٹا دیا میں انہوں نے اور اور پتا ہے بڑے بھائی میں نے آم کا پیڑ لگایا ٹھیک ہے
اچھا بڑی بھائی
تو آم کا پیڑ میں دو آم آ گیا ٹھیک ہے
اچھا بڑے بائی
اور تیسرا وہ آنے والا تھا بھائی کہ وہ پیڑ مر گیا
اچھا بڑے بھ مطب تیسرام آ ہی نہیں پایا تیسرام آ ہی نہیں پایا نا تو آپ بیچ میں کیلا کے پیڑ لگا دیتے ہیں
ہاں وہی وہی بات اب اب میں نے کیلا کا پیڑ لگایا بٹ کیلا یہ بولا کہ آم کے رہتے ہم کیلا کیسے آ جائے کیلا کی بھی تو اقات ہے بھیا پہلے کیلا ہے تبھی تو آام آئے
اچھا ہاں جب وہ اپنا رپ
کیلا یہ بول رہا تھا ہاں کیلا یہ بول رہا تھا کہ پہلے میں آؤں گا پہلے میں پیدا ہوتا تب تب ان کو پیدا کرتا تووں
اچھا اچھا
ہ اس لیے وہ دکھی ہو گیا اس لیے وہ نہیں آیا بھیا
مطلب اپنا تھوڑا ریپوٹیشن کو لے کر کے تھوڑا اتی تھا نہیں
بہت سینسسیٹیو ہے نا کیلا اپنا ریپوٹیشن کو ل کر
ہاں جی ہاں جی بات تو یہ صحی ہے بائی وہ کیلا ہے کیوں نہیں ت میں رہنا چاہیے اس
ہاں کیلا اور کبھی کبھی تو بیگن بھی اپنے تاؤں میں رہتا ہے بھیا آج کل
بڑے بھائی
ہوں
اب تھوڑا یہ سب ٹاپک ہٹاتے ہیں تھوڑا اچھا کوئی بات کرتے ہیں
اچھا جی جی جی اور بتائیے لائک آپ نے کچھ پڑوں لگایا کہ نہیں
نہیں میں نے تو ابھی پیڑ ویڑ نہیں لگایا اور بتائیے ن آواز وماز پڑ رہے ہیں کہ نہیںیپ
جی میں نے نماز وماز پڑھا ہے آج میں نے پانچ وقت کی نماز پڑھی ہے میں نے ایسا ایسا پڑھا ایسا پڑھا فجر پڑھا اور مغرب پڑھ دیا اچھے سے عدم پورا
اچھا بڑے بھائی اور قرآن شریفی تلاوت کی
قرآن صرف کی میں نے ایک تیسواں پاراج پڑھی نہیں تیسواں پاراج میں نے پڑھا ہے بھیا
تیسوا پارا پڑے آپ اور آج ہم لوگ کہیں چلتے باہر کھانے ونے کے لیے
ا دقت یہی نا بھیا کہ کاریا کا پیسہ دے دیتا نا بھیا
ہاں بیڑے بھائی
ہاں تو وہ کر لیتے بھیا مطلب کاریی وغیرہ پیسہ د دیتا تو ہم کر لیتے ہیں
اچھا ہم لوگ جب کرکٹ کھیلنے گئے تھے آج تو ہم لوگ آپ کس کے ساتھ آئے تھے ہم تو آپ ج گئے تھے ہم لوگ کے ساتھ آئے ہم لوگ کے ساتھ نہیں
ارے وہ احسان احسان جو ہے نا
وہ جو چار سال رکوایا اس کے ساتھ آیا کیا
ہاں ہاں وہ جو چار سال پہلے کا جو کپڑا پہنتا ہے دو ہزار انیس کا
اچھا
ہاں تو اس کو ایک کام تھا تو وہ کام کروا کے پیسہ لے کے آ گئے بھیا میرا کچھ پیسہ باقی ہے بھیا اس کے پاس
چٹائی وٹائی کیا کا دندہ تھا کیا ہے
نہ نہ نہ وہ سب وہ سب والا پیسہ دیتاب
اچھا
پیسہ مطلب آپ کو بتا سکتے ہیں تو بتائیں گے لیکن بعد میں بتائیں گے
اچھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اور بتائیے کھانا وغیرہ میں کیا کیا کھایا آپ نے
آج میں نے چاول کھایا دال کھایا آم کھایا کیلا کھایا اور سنترہ بھی کھا لیا
اچھا کیلا ساید ہم ہی نہا پہنچاتے کیلا میرا ہی بولانا کھائے تھے آپ
جی جی جی کیلا آپ کا تھا سنترہ کسی اور کی تھی مطلب سنترہ ایک وہ ہے ہے تھوڑی سی اپنی پرسنل چیزیں تو اس نے دیا تھا سنترا
اچھا اچھا اور بتائیے آپ محرم پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں
محرم پہ کیا کہیں محرم نے تو ایک چھاپ چھوڑ دیا
زااہلیت کا زاہلیت کا محرم آتا ہے تو محرم آتا ہے تو لو ظاہریت کرنا اسٹارٹ کر دیتے الحمد للہ جب آ جب آرتھک آرتھک نہیں مطلب جیسے فائنینشل کنڈیشن
ہاں آرتک استھ اس کو آرتک اس کو آرھک استھتی بولتے ہیں بھیا
ہاں جی سمجھ میں آ رہا ہے میرے کو آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں
اچھا اچھا س س سییا ہاں
تھ فائنینشیل کنڈیشن سے تھوڑا مجبوط ہو جاؤں میں تو انشاء اللہ جاں گا ایک بار
جی اپنی بیو بی ووی کے ساتھ بال بچے کے ساتھ جائیے گا آپاں
ابھی اتنا لمبا کا تو نہیں سوچا ہوں لیکن ابھی خود اکیلے جانے کا سوچیں
اچھا صحیح صحیح ہے ایک دم صحیح ہے بھیا
آپ کو کیا مطلب ہے میرے بیوی بار بچہ جائیں گے کہ نہیں
ہاں میں سوچتا ہوں کہ
کیوں سوچتا ہوں آپ آپ سوچنے والے ہوتے کون
سوری پہ سی پہ بٹ پھر ب تو آ جاتا بھیا جو میرے بغل میں ہے نا ایک موٹا بھیا موٹا
ہاں بڑے بھائی
ان کی بیوی کے ساتھ مطلب میں لے کے جاؤں گا ان کے ساتھ
آپ کیوں لے کے جائیے گا
اے وہ میرے دوست ہے نا جکنی میرے یار ہے
اچھا جییران
جی
اچھا اچھا اچھا
چوف اور بتائیے لائک آپ نے آج آسمان دیکھا آسمان میں کتنے تارے ہیں آج
ہاں ضرور ارے بات آپ سے پوچھ رہا تھا میرے کو
جی جی پوچھیے
جیسے کہ آپ ابھی کیا کس چیز کا تیاری کر رہے ہیں کیا کورس کر رہے ہیں
جی میں نے نیٹ کا کرا تھا بھیا ابھی تو ریئلٹ آنا ہے
اچھا رزلٹ آپ کو کب تک لگ رہائے ہے گ کب تک آ جائے گا
دس پندرہ دن میں آ جائے گا بھیا
اچھا تو اس بار آپ کا پکا ہے نا یہ نکل جائے گی
ہاں ان شاء اللہ اس بار تو اچھا نمبر آنا ہے
انشاء اللہ اس بار نکل جائے گا تو اگ بار اگلا سال سے آپ ایم بی بی اے شروع کر دیجیے گا
جی جی
اچھا ایم بی بی ایس نیٹ کوالیفائینے کے بع ہی کر سک ہیں کہ وداؤٹ نٹ کوالیفائی کر سکتے ہیں
نہیں نہیں کوالیفائی کرنے کے بعد ہی آپ کر سکتے ہیں بھیا
تو اگر ہم پرائیویٹ کالج سے کریں گے تو میرا کتنا کل خرچہ کتنا آ جائے گا
ایک کروڑ لگائے گاھیا ایک کروڑ لگ جائےا اتنا کاار نہیں دے پائے گا
اچھا ایک کروڑ لگ جائے گا اور اگر سرکاری کالج سے کرے تو
یہی سال کا دس پانچ روپیہ
اتنا کم میں ہو جائے تو آپ کا ٹارگیٹ کون سا ہے پرائیویٹ یا سرکاری
ابیسلی بھیھیا اگر سرکاری کرنا تھا تو ہم پچھلیے میں نہیںے دیتے بھیا ارے پرائیویٹ کا نام ہو تو پچھے ب نہیں لےتےے اتناچا نمبر میں
اچھا مطلب آپ کا ٹارگیٹ سرکاری ہے نا یہ او انشاء اللہ اگر آپ ایک وعدہ کیجیے میرے سے کہ اگر آپ کا نیٹ کوالیفائی ہو جائے گا
بالکل بالکل بھ بالکل آپ کو پارٹی دیں گے بالکل
کس چیز کا پارٹی د گے بھائی
آپ جو بولیے بٹر چکن چکن چنگی جی چکن مصالحہ چکن چنگی جی
سب چیز کھاؤںا میں سب چیز کاؤںا سب چیز کم سے کم ایک مہینہ تک پارٹی دینا ہوگا لگاتار
بالکل بالکل بھیا بالکل
ایک سال بھی جا سکتا ہے
ارے بالکل بھیا پارٹی تو آپ کو روز ملتے رہے گا
اچھا اور بتائیے بھیا کیا زندگی میں چل رہی ہے آپ کی
آج کل تو یہی سب لوگ آتے رہتا ہے جاتے رہتا ہے دین دنیا میں کیا دین دنیا میں بس بھیا دیکھیے آپ تو آپ کی ماں باپ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں آپ
اچھا ہاں آپ کا ماں باپ ہی آپ کا ساہارا بن سکتا ہے ورنہ دنیا والے تو صرف آپ کو نیچے گرانا چاہتے ہیں
جی جی
اس لیے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا
نہیں بالکل نہیں کرنا بھائی کسی پہ بھروسہ نہیں کرنے کا
وہ الگ ہی لیول کا بندہ تھا ہ نا بڑے
ہوں ہ الگ ہی لیول کا بننا تھا
چلیے ٹھیک ہے بڑے بھائی
ٹھیک ہے بڑے بھائی رکھتے ہیں ہم بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام